ہلو
ہاں
ہلو بول ہلو
ہیلو
وعلیکم السلام-
کہاں یہیرے
ارے گھر
ہی
گری میں ارے-
ہ ہ ہ ہ بزی ہو آواز نہیں آ رہا ہے آپ کا- بول نہیں رہ کچھ
آواز نہیں جا رہا کیا رہاا آپ کا اچھا رہ آپ کا اچھا و جا رہا ہے
اچھا آواز
ہوں
تو اچھا بات کر آواز میں-
ہ اور کیا ب بولو سب خیریت سے-
جٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کی کرم سے سب کچھ- خیریت سے ہے سب بڑھیا ہے-
ہوں
ا کیا گیا تھا کیا رپورٹ کیا آیا?
رپورٹ میں وہی آیا کہ جوانڈس پہلے تھا نا-
ہاں
تو وہی تھوڑا سا ابھی کم ہوا ہے تھوڑا سا پھر بھی ہے-
تھوڑا سا کم ہوا ہے تھوڑا سا پھر بھی ہے
ہاں اور کیا بولا ٹائفڈ بولا تین سو بیس- تین سو اسی یا تین سو بیس ایسا کچھ بولا-
ہاں
ہاں
تین سو اسی ٹائیفرڈ کیسے رہے گا تم کاا یہ- تین سو اسی ایفرٹ جانتا ہے مرنے کی تعداد میں رہتا ہے اس کا رہتا ہے-
ارے بکا اصلہ- تین سو بیس, تین سو اسی ہے نا تو ٹائیفائڈ نہیں ہے کم ہے- اگر ایک سو ساٹھ رہا ایک سو ستر- ایک سو نبے را تب مطلب رہے گا زیادہ سمجھا نا-
ہ ہ ایسا ہے کیا
کیا لگا مطلب تین سو نبے
مطلب ہم سمجھیں ہم سمجھیں کہ تملہ زیادہ ہے
نہیں الٹا اس کا کر لو کم ہے زیادہ رہا تو کم ہے اور آدمی کا تو کتنا چار سو یا شاید ایسا کچھ تو ٹائیفائڈ رہتا ہے ہمیشہ المیٹے مطلب رہتا رہنا بھی چاہیے اتنا
ہوں
تومر چار سو سے اگر کم ہوا جیسے کہ تین سو اسی ہوا تین سو پچاس ہوا تو مطلب مان لو کتنا پچاس بیس تیس ہے سمج کہ نہیں
ہاں سمجھ گ ملو سارا روم بہت اچھا جگہ ملا ہے لیکن ج ہمار دن ہاں ایک طرف سنو
ہوں
اترق ہے دندی مسجد
ہوں
ایک طرف ہے بریلی مجی
ہوں
مطلب دونوں جس میں تو جا سکتا ہے اور دونوں قریب میں ہے یہی سو میٹر سو میٹر سو میٹر یہ بھی سو میٹر وہ بھی
ہوں
اور ل آ کاا لن بہت زیادہ ابھی سڑک بنا ہے نیا نیا ادھر
اچھا لیکن ہ تمہارے وہاں جہاں تم کام کرے وہاں بھی اچھا ہے تو لوکیشن مطلب بیا ہے نا
ہاں جہاں کام کر کے وہاں بھی لوکیشن مست ہے اور ج سائڈ روم ہے وہ سائڈ مطلب تھوڑا سٹی سے ہٹ کے مطلب سٹی میں ہے لیکن مطلب سوسائٹی ہے نا تو جیسے شانتی ماحول نہیں رہتا اتنا مطلب بائک وک نہیں چلتا ہے کب مطلب تھوڑا تھوڑا چلتا ہے ادھر مطلب ہمارے گاؤں میں جیسا چلتا ہے نا ویسا چلتا ہے
ہ
ا سا چار چار فور ویلر آگے لگائے میرے لیے
ا
نہیں سب سب دیکھ رہے ہیں مسلم ل سب مسلم گھر کا ہے سب مسلم ہے یہ بھی گھر باجولا بھی گھر جس کا گھر میں تو تو وہاں کوئی کام کر رہ ہے سرے ملواتا ہے گا کام کرتے ہیں کام کر رہے ہیں یار ارے روم آج ہی ہم کو ملا ہے
کیا بات کرتا ہے یار تم
ہاں اتنا دن آئے تھے نا ہوٹل پہ ہی تھے تو روم ڈھونڈ رہے تھے آج ہی روم ملا ہے تو ابھی تھوڑا آئے ہیں روم کا روم کو مطلب وہ کلیننگ کرنے آئے ہیں کلین
سھ
ہاں پ
تو پہلے پہلے پیپ پ پہلے کہاں س ہوتے تھے
پہلے سوتے تھے ہوٹل میں ہی
اچھا
ہوں پہلے ہوٹل پہ ہی سوتے تھے
تو اب کھانا پینا سب کہاں پہ ہوٹل میں ہوگا یا روم میں ہی ہوگا
کھانا پیینا سب ہوٹل میں ہو روم میں کہے کے لی
اچھا روم میں خالی سو ہوگا نا
بس سوئیں گے نہائیں گے
اچھا ڈیوٹی کیسا ہے تمہارا
ڈیوٹی تو ابھی ہوٹل میں تھے نا سو رہے تھے نا
ہوں
تو وہاں چودہ گھنٹہ پڑ جاتا مطلب سو کے اٹھے وہی ہوٹل وہی کھانا وہی پینا وہی سونا تو چودہ گھنٹہ پڑ جاتا تھا
ہوں
تو اب کیسے ہوگا جانتے ہو
ہوں
اب ہوگا ہوٹل جائیں گے صبح گیارہ بجے
ہوں
اس کے بعد پھر گیارہ بجے ہوٹل گئے
ہوں
اور اس کے بعد گیارہ بجے ہوٹل گئے اس کے بعد آئیں گے کھانا ونا آکے تین بجے کیا سگے
ہاں
تین بجے آئے کتنا ہوا چار گھنٹہ ہوا
ہاں
اس کے بعد پھر بریک رہے گا چار گھنٹہ کا پھر بریک رہے گا کتنا ہوا سات بجے تک
ہاں
اس کے بعد پھر رہے گا اور تملہ جا کے پھر ہوگا سات بجے سے گیارہ بجے کتنا ہوا چار گھنٹہ ہوا
ہاں
پھر سات بجے جائیں گے ہوٹل اور گیارہ بجے تک رہیں گے
صبح
نہیں رے شام نہیں
اچھا
تین بجے آئ ریسٹ کرنے پھر جائیں گے نا سات سات بجے سات بجے گئے رات میں اس کے بعد سات بجے سے گیارہ بجے تک ہمارا یہ ڈیوٹی رہے گا ہوا آٹھ گھنٹہ
ہاں اس کے بعد
اسس اس کے بعد گیارہ بارہ مطلب جتنا بجے کھانا وانا کھاتے کھاتے بارہ بج جائے گا اس کے بعد آئیں گے روم
ہوں
تو کتنا ہوا آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی ہوا
اب ہوگا مطلب زیادہ سے زیادہ نو دس گھنٹہ ہوگا نا
اب زیادہ سے زیادہ ہاں نو گھنٹہ تک ہوگا
ہوں ہ
اس سے زیادہ نہیں ہوگا سمجھا
ہ ہاں چلو پڑ گ ہوں اتنا مانی میں دیتا ہے ہمارے
کتنا منی تتا
ابھی تو فی الحال نیا نیا ہے اور پلس مطلب اس ہوٹل میں نیا نیا ہے اور پلس نیا اوپننگ ہوا ہے اور اتنا خاص چلتا نہیں ہے تو بولا ہے کہ ایک مہینہ تک دس ہزار رکو
ہوں
اس کے بعد اگلے منتھ سے جب ایک مہینہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد آگے بڑھا دیں گے اب پڑھا دیں گے کتنا پڑھائیں گے وہ وہیں جانے مطلب وہی ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ میں رکوں گا یا نہیں کیونکہ ہم کو اب مطلب ہم کو جتنا چاہیے اتنا نہیں دے گا تو ہم اچھا نہیں لگے گا ارے ایک منتھ منتھ روک گئے بولا وہی بولا کہ ابھی اوپننگ ہوا ہے نیا نیا تو ابھی اتنا خاص کچھ چل نہیں رہا ہے ایک منتھ کرو اس کے بعد اگلے مہینے سے اچھا اچھا ارے سن نا
ہوں
ہم کو اور دس منٹ اور بات کرنا ہے اس لیے یہی کال
بولا ایک ہی ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اب
ارے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو بیس لینا اس اس کا کور کرنا ہے نا ایک خراب گیا میرا
کیا
ایک خراب گیا ان پچھوا کال خراب گیا ہے
ہاں تو خراب تو کانٹنگ تو ہو گیا نا تو وہ تو کاؤنٹنگ ہو گیا اب تو نہیں ہوگا نا
نہیں ہو جائے گا یہ ہم کو لمٹ ہے صرف دس منٹ تک نا تو تم کو بات کرنے میں کیا پرابلم ہے
ہوں
ارے تم کو بات کرنے میں کیا پرابلم ہے
ارے پرابلم نہیں ہے
شام سے ہو
ہوں سمجھ لو بھائی
کیاتا رہ
مجے بس س ہوں
سویا ہو سوئے ہو نا
ہاں سویا اور تو تھوڑا کر رہا ہوں جو سمجھ سکتے ہو تم
اں
ٹائپنگ کر رہا ہوں
ٹائپنگ کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا پھر
ہوگا کچھ نہ بس
ہ ہ ہم اپنا موبائل میں کیا کیے جانتے ہو بابو
ہوں
مطلب دو دو پیٹرن رکھے ہیں ایک سے میرا موبائل اوریجنل کھلے گا
ہاں
اور ایک سے اوریجنل ٹو کل مطلب ڈوپلیکیٹ کھلے گا تو مطلب وہی کاریا ایپ کے لیے وہ کیے ہیں تو وہ اور ڈپلیکیٹ جو ہے نا
ھمم
وہ اس میں رکھے ہیں مطلب وہ لڑکا کا ہے تو ہم کو اس میں سالڈ نکالنا ہے
اچھا پھر سے بول رہو نا سمجھ نہیں پائیں
ہم اپنا موبائل دو ڈیوائڈ میں کنورٹ کیے ہیں
ہاں
تو اس میں ہم کو پیسہ سولڈ نکالنا ہے
چھا
کیسے ہوگا
ہو جائے اگر بس وہی پورا بات کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا پورا مطلب ڈانٹ کر
ھمم
اب یہ تو ہو گیا اب یہ تو ہو گیا
ہیلو
ہاں اپنے کارڈ تو دیتے ہیں
اپنا کٹ جائے گا
ہاں
کیسے
سن بارہس منٹ بتری اپنے کٹ دو پونرہ آئٹم بسی ہے تو سات سات سو تیئیس چوبیس یہ تو دیکے
یہ کٹل کٹل پلیک کاٹ گلو ہاں بھی نہیں کٹوول بھی